ہلو
ہلو ہلو ہلو
ہلو
ہاں میری آواز آ رہی ہے آپ کو
ہاں جی
اسٹارٹ کرے
ہلو
ہلو
کیسے ہو بہت دن میں بات بات ہو رہی ہے آج
ہاں میں ہوں تم بتاؤ کیسی ہو سچ میں بہت سمج ہو گیا
میں بھی ٹھیک ہوں بس ان کی تھوڑی بزی چل رہی ہے کام گھر اور باقی کہ جیوں میں ٹائم نکال انا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے
اوکے آج کل تو یہی حال ہے کبھی لگتا ہے پورا دن بس بھاگتے بھاگتے نکل جاتا ہے
بالکل سچ یہی بات ویسے تم اپنا سمے نکال پاتی ہو
کوشش کرتی ہوں تھوڑا میوزک سننا مووی دیکھنا بس شانتی سے بیٹھنا اچھا لگتا ہے اور تم کیا کرتی ہو ریلیکس ہونے کے لیے
ہاں مجھے بھی یہی پسند ہے کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کر چائے پینا بھی بہت اچھا لگتا ہے
ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خوشی مل جاتی ہے
ویسے تمہارا پریوار کیسا ہے سب ٹھیک ہے
ہاں فی الحال ہاں سب ٹھیک ہے گھر میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے لیکن سب سنبھل جاتا ہے اور بتاؤ تمہارے گھر میں کیا حال ہے
میرے یہاں پہ بھی سب اچھے ہیں بس گھر والوں کو ہمیشہیری چنتا رہتی ت
اوکے ہاں پریوار تو ہمیشہ چنتا کرتا ہی ہے کبھی کیریئر کی کبھی شادی کی کبھی بوشیہ کی
بالکل صحیح کا کبھی کبھی تو لگتا ہے سب کی امیدوں کے بیچ اپنی پسند بھی یاد رکھنی چاہیے
ہوں بالکل زندگی میں اپنے حساب سے جینا بھی ضروری ہے نا
بالکل ویسے آج کل تم اپنے کیریئر کو لے کے کیا سوچ رہے ہو
ہ میں چاہتی ہوں کہ آگے بڑھوں کچھ نیا سیکھوں اور خود کو بہتر بناؤں تمہارا کیا پلان ہے
میں بھی یہی چاہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر سال کچھ نیا سیکھنا چاہیے کچھ نیا کرنا چاہیے
ہ اس سے کانفیڈینس بھی بڑھتا ہے اور سوچ بھی بدلتی ہے
بالک بالکل ویسے تو میں گھومنا پسند ہے
ہاں بہت مجھے نئی جگہ دیکھنا اور نئی چیزیں ٹرائی کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور تم کو
مجھے ب کبھی کبھی لگتا دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹرپ بھی بہت یادگار بن جاتی جی
ہوں بالکل ا یادیں ہی تو بعد میں سب سے زیادہ یاد آتی ہیں
صحیح کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری لائف میں ابھی سب سے بڑی خوشی کیا ہے
شاید اپنوں کے ساتھ اچھا سمے بتانا اور تمہاری
میری بھی یہی ہے ساتھ میں تھوڑا سکون اور من کی شانتی
ہاں خوش رہنے بڑیسے
بالکل ہمیں سچ میں جلدی ملنا چاہیے بہت باتیں کرنی ہیں
ہاں بالکل اس بار صرف میسج نہیں مل کر لمبی بات کریں گے اوکے
ہاں ہاں پکا کافی اور ڈھیر ساری باتیں ہلو ہلو
ہاں ہاں اچھا اب میں چلتی ہوں پھر بات کرتے ہیں
اوکے
ہاں میں ایک چیز پوچھنا بھول گئی تھی آپ سے ا کہ آپ کا بھیھی ورک کیسا چل رہا ہے مطلب آپ آن لائن کر رہے ہو نا
ہاں ہاں کر رہے ہیں آن لائن
اوکے ک تو آن لائن مطلب آپ آف لائن کر رہے ہو یا آن لائن کر رہے ہو
ویسے تو میں آف لائن بھی کر رہی ہوں اور آن لائن بھی کر رہی ہوں دونوں
اوکے آپ کو فون میں دیکھتے رہنا ہے اور ٹین کے مطلب ہونا چاہیے ابھی سکس ہونے والا ہے تو میں آپ کو صرف ایک فارمولا بتا رہی ہوں
ہ
آپ سمجھ پا رہے ہو میری بات سنائی دے رہی ہے آپ کو
پج
اوکے اور بتائیے آپ کا ور کیسا چل رہا ہے
ٹھیک چل رہا ہے وہیب اپنا ڈیلی آفس لائف تھوڑا بہت دوستوں کے ساتھ باہر گنا سکنا ہو جاتا ہے تھوڑا فیملی کے ساتھ ہو جاتا ہے آپ بتائیے
ہاں میرا بھی فی الحال یہی ہے میں نے اپنا بٹیک اوپن کیا ہوا ہے تو بس وہاں جاتی ہوں تھوڑا ٹائم وہاں پر نکل جاتا ہے پھر واپس گھر آتے تو گھر کے تھوڑے بہت کام وغیرہ اسی میں پورا دن نکل جاتا تا ہے
سل کو سر کا
اور بتائیے آپ کے گھر میں آپ کی سسٹر کیا کرتی ہیں
ابھی تو فی الحال کچھ نہیں کر رہی اسٹڈی کر رہی ہے تو ابھی تو تم فوکسٹڈی جٹی
نس اور آپ کے بھائی بھی کچھ کر رہے تھے نا ان کی جاب کنفرم ہو گئی
ابھی ان کی جاب کنفرم ہو گئی ہے بٹ ابھی کچھ کمپنی کی سائڈ سے فارمیلٹی پز باقی ہے تو ایک بار وہ کمپلیٹ ہو جائے ج پ اس کے بعد کنفرمیشن ملے گا
اوکے نائس میرا بھی ایسے ہی چل رہا ہے ابھی گھر میں زیادہ کسی کے پاس کچھ ہے نہیں بس وہی فیملی والا ورک ہے تو بس وہی سب کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ خود کا سیلف کا کھیتی باڑی ہے تو بس اسی میں لگے ے ہوئے ہیں اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ بارش کا موسم ہے تو کھیتی کا کام زیادہ رہتا ہے نا
کسی دن ملتے ہیں بات کرتے ہیں
ہاں ابھی نا آپ کا ہوں ابھی آپ مطلب کبھی ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں نا تو آپ پکنک گئے تھے یا نہیں گئے تھے
نہیں ابھی تو میں ف الحال ل جئی گرمیوں کی
اٹ کے تو کبھی آنا بھی ہماری طرف ادھر کافی اچھا موسم ہے ادھر ہریالی بھی بہت اچھی ہے اور جھرنے وغیرہ پ پکنک کے جو ایریا ہے نا بہت اچھے ہیں
دیکھتے ہیں پلان کرتے ہیں ایک سے دو مہٹے میں تھوڑا موسم میں تھوڑا چینج آ جائے
ہ اور میں یہ پوچھ رہی تھی آپ کی ممی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی نا کچھ دن پہلے جب ہماری بات ہوئی تھی ابھی کیسے ہے آپ کی ممی
ہاں وہ تھوڑا سا نا سنگرگر میں کے لی دقت ہوگ باق ا کا نارمل ہے رات چ دو سب چاہیے سب
اوکے اور آپ کے فادر کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا نا ہاسپٹل میں تو ابھی وہ غ رگ
وہ تو کافی ٹائم ہو گیا اور لمبی ہو باقی بی بہت بڑ
اوکے
اگر آپ کے فادر کا وہاں پہ علاج اچھے سے نہیں ہو پا رہا ہے نا تو ہمارے یہاں مطلب ہاسپٹل ہوٹل کی فیسلٹی کافی اچھی ہے تو جب آپ آئے نا تو ان کو ساتھ لیتے آنا تاکہ ایک بار یہاں کے ڈاکٹر کو بھی دکھا کے چیک کرنا آپ کی وہی اگر اچھا آپ کے پاپا کا علاج ہو پائے تو صحیح رہے گا ان کے لیے میرے حساب سے
ہاں کوئی نہیں ایک بار میں ڈسکس کر لیتی ن گ بتا دیتی ان کو ایک بار دیکھ لیتی ہوں کتنا امپرومنٹ ہے س امپرومنٹ بہت سلو چل رہا ہے جسے کچھ دق رہا تھا تو ایک بار میں فیملی کو ڈسکس کر ل لوں گی اور سو کا میںپ
رہائے گا آپ جب آؤ نا تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا کہ ہم بیاوور جا رہے ہیں تو وہاں پر سب کو پتاہ ہے کہ فیسلٹی کافی اچھی ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ایک بار یہاں پہ ڈاکٹر کو دکھا کے مطلب جانچے واچے کروا کے ایک بار کنفرم کر لےینا تاکہ ان کا توب جو جلدی صحیح ہو پائے
ہاں ہاں بکل ب کیوںکہ ہیلتھ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے نا یہ ہلکے میں آگے چلتے بڑی پرابلم ہو
ٹائم سے بیمار چل رہے تھے چلیے کوئی نہیں تو پھر جب آپ آؤ نا تو مجھ مجھے بتانا اوک
اوکے جیسا ہوتا ہے میں آپ کو کال کر کے بتا دوں گی
ہ اوکے بائے
اوکے ب
ج